ہیلو اسلام وعلیکم
وعلیکم سلام جی کیسے ہیں
ہم پڑھیا ہیں آپ کیسے ہو
ہم بھی بڑھیا
اچھا اور فرمائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نی جی بس کپڑے وغیرہ دھوئے تھے وہ اتارنے آئے ہیں چھت سے
اچھا اچھا آج تو دھوپ نکلی ہے کل تو دھوپ بھی نہیں تھی نہ پرسو
جی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے کچھ دن سے تو
ہاں نہیں یہاں تو موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا دو تین دن تک خوب ٹھنڈا موسم رہا یا
ن جی ہمارے یہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی
اچھا
ہمارے یہاں کا آج دھوپ نکلی ہے یہاں پر تین چار دنوں میں
اچھا جی
ہاں
بس جی اتنا زیادہ پولوشن بڑھ رہا ہے تو گرمی کرے گا نا وہ
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے بالکل پولوشن بھی کتنا ہو رہا ہے بس باہر نکلنا تو بہت گھر میں اتنا پالوشن لگتا ہے
جی آپ کی یہ تو ہے
ہاں پولوشن کرتا کون ہے پولوشن ہوتا کس کارن ہے
کر رہے ہیں جو ہر طرح کی سہولتیں ملی ہوئی ہے نا جو اس کارن ہم لوگ ہی ہیں جو پولوشن کرنے والے ہیں
ہاں ہمیں لو ہمیں دیس کو ہانی پہنچاتے ہیں اور ہمیں دیش کو صحیح کر سکتے ہیں
بالکل جی بالکل دیکھو آج کل تو ہم جیسے گرمی بڑھ رہی دن بھر دن سارا سارا دن اے سی تو بند نہیں کرتے
ہوں ہوں
ٹھیک ہے ہمیں تو ہاں یہ بھی پولوشن ہے جی جی دیکھو ہم کو گرمی لگتی ہے تو ہم اپنے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اسی چلا کے جو پنچھے اڑ رہے ہیں تو ان کو بھی تو ہانی ہوتی ہے نا اس گرمی کے کارن
صحیح کہا آپ نے ہم نے اپنا سکون دیکھا ہے سب
جی جی جی یہ تو ہے دیکھو ہم لوگ تو پھر بھی گھروں میں ہے جو باہر کام کر رہے ہیں جو فیکٹ ٹریوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہوگا
صحیح کہا آپ نے اور پولوشن کس کے کارن ہوتا ہے یہ جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں
جی جی جی بالکل بھی آگے تو اتنا پیڑ ہوتا کھانا اب تو سب کاٹ دیے لوگوں نے ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہلو
جی ٹھیک آواز نہیں آ رہی ہلو
ہلو میری آواز آ رہی ہے
جی میری آ رہی ہے آپ کو
ہاں آ رہی ہے
جی بولیے
میں کہہ رہی تھی یہ پولوشن کس کے کن ہو رہا ہے جنگلوں کو کاٹے جا رہے ہیں
جی جی
جنگ جس سے کہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے
یہ تو ہے دیکھو آج کل تو لوگ ہاسپٹل میں چلے جو تم تو آپ کو بہت زیادہ لوگ تو یہ دکھیں گے جن کے جن کو سانس کی دقت کے کارن اسٹنٹ پڑ رہے ہیں یا کوئی اور بھی دقت ہو رہی ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے ایئر پالوشن لے لو واٹر پالوشن لے لو پولوشن ہی پولوشن ہے
یہ تو ہیں دیکھو ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں تو ہم سرکشی رہ سکتے ہیں اگر ہم ان کو کاٹ کے کاٹ کاٹ کے وہاں پہ زمین بنائے پلاٹ بنائے تو وہ بالکل تو وہ کیا ہے وہ ہم کو تو ہانی ہے سب لوگوں کو دقت ہو سکتی ہیں
ہاں
ج
چنگلوں کو کاٹ رہے ہیں جنگلوں کی زبان سے جانور نکل نکل کے روڈوں پہ ا رہے ہیں اس سے بھی نہانی ہو رہی ہیں اس سے ہم ہم لوگوں کو ہی نقصان ہے وہ ہم لوگوں کو اتنا بھوجن بنائیں گے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ ہم لوگوں کو ہی کھائیں گے نا
یہ تو ہے پہلے ٹائم میں اتنا وہ نہیں ہوتا تھا وہ اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی تھی
کیونکہ پہلے پیڑ پودے بہت تھے روڑوں اتنے پیڑ پودے ہوتے تھے اب تو روڑوں پہ پیڑ پودے دیکھنے کو بھی نہیں مل سکتے بہت ہلکے ہلکے پھلکے پلکے سے رہتے ہیں ناک کے برابر
دیکھو ہر گھر میں جی جی ہر گھر میں دیکھو بائک بھی ہے اسکوٹری بھی ہے گاڑی بھی ہے تو یہ کیا ہے یہ جو اس میں سے دھواں نکلتا ہے وہ پلیوشن ہی تو کرے گا
بس ہاں صحیح کہا اپ نے بالکل صحیح فرمایا
میں سب اپنے دیکھتے ہیں کہ ہم پیدل نہ جائیں ہم بائک کے اوپر بیٹھ کے جائیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر پیدل چلیں گے وہ بھی ہمارے شریر کے لیے بہت اچھا ہیں
اچھا رہے گا پہلے لوگ باہر کتنے کتنے جیتے تھے کہ اوکے پہلے چیز صحیح تھی
جی
اب تو ارو کا پانی پیتے ہیں سب لوگ پہلے تو ڈائریکٹ پانی پیتے تھے
یہ تو ہیں
اب دیگر ارو کا پانی نہیں پیا جا سکتا کیونکہ گندا ہی تو میں اتا ہے ایئر باہر دیکھو روڑ پہ اتنا پولوشن ہے دھول مٹی کیونکہ جنگلے ہیں نہیں ہیں پیڑ پودے ہیں نہیں ہیں مکان اتنی اونچے اونچے بنا لیتے ہیں سب کس کے کارن گرمی ہو رہی ہے اس کارن
جی جی اگر پیڑ ہوں گے تو ہاں پیڑ بالکل پیڑوں سے تو ہمیں ہوا ملے گی اگر پیڑ ہی نہیں ہوں گے تو ہم لوگ تو ویسے گرمی کی طرح ہمارا تو یہ ہی حال ہوگا نا پھر
پھل فروٹ اناج کیوں اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کھانے والے زیادہ ہیں لیکن کھیتی کرنے والے کم ہیں وہ کھیتی بھی کی جگہ بھی کم کی جا رہی ہے تو وہ کہاں سے پھوٹتی کریں گے
جی اس تو ماشاءاللہ تو اتنی گرمی ہو رہی ہے نا کہ کپڑے بھی پہننے کو من نہیں کر رہا
ہاں گھر بھی صحیح کہا اپ نے
اور کچھ کچھ شہروں میں دکھائے ہیں اتنی بارش ہو رہی ہیں کہ اتنا اتنا پانی اکٹھا ہو رکھا ہے اور ادھر تو اتنے دقت ہو رہی ہیں کی صبح سے سینے ائی جا رہا ہے بار بار
علی گڑھ پہ نہیں نیوز میں دیکھ رہے ہیں علی گڑھ میں پانی بھر گیا جگہ جگہ پر
جی جی وہ دیکھا رہے ہیں آجی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون دیکھ رہی تھی تو سب جگہ کی نیوز دیکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی آ گیا ہے بارش آ رہی ہے اور ہمارے شہروں میں دیکھو سوکھا پڑا ہوا ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی تین دن میں آج دھوپ نکلی ہے ورنہ یہاں پر بھی بارش ہی ہو رہی تھی کل تو ہم نے اپنے بچوں کی بھی چھٹی کرا لی تھی بارش کے کارن پوری رات بارش پڑی تھی صبح سے بھی صبح بھی بہت بارش تھی تو ہمارا من نہیں کرا بھیجنے کا
جی جی اس ٹائم میں تو دیکھو کہیں گھومنے جانے کا بھی من کرے نا تو انسان سوچے کہ نہیں جانا چاہیے سفر کرنے میں بھی اتنی بہت زیادہ گرمی ماشاء اللہ کہیں بھی نہیں نکلنے کو من کر رہا
جبک اب تو بارش کا موسم چل رہا ہے
جی پر نہیں اس سائڈ نہیں آ رہی بالکل بھی بارش جی
تو آ رہی ہے بارش
بہت پریشان کر رکھا موسم نے تو
چلو آئے گی اب نہیں تو تھوڑے دنوں بعد آئے گی بارش کا موسم چل رہا ہے تو بارش تو آئے گی
برساتیں بول تو رہے ہیں بھی اب لگنے والی ہیں پر دیکھو کب لگیں گی
ہوں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو
جی جی سب ٹھیک سب خیریت آپ سناؤ
بس ہمارے یہاں بھی سب خیریت ہے
اور کھانا وغیرہ کھا لیا
کھانا ہاں کھا لیا آج ہم نے صبح ہی کھا لیا تھا ہمارے سو جا رہے تھے کام پہ تو ہم نے ان کے ساتھ ہی کر لیا تھا
چلو اور دوپہر کا
دوپہر کا نہیں کرا ابھی دوپہر کا بھی تھوڑی دیر میں کر لیں گے
جی جی ویسے بھی کچھ گرمی اتنی جی ابھی میں تھوڑا سا بازار گئی ہوئی تھی اور ابھی گھر پہ آئی تو وہ گرمی میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کچھ کھا لیں اور بہت دقت گرمی کے کرن ویسے پیی پانی پی پی کے بہت برا حال ہو گیا
ہاں گرمی میں تو بس پانی پینے کا من کرتا ہے پانی سے اتنا پیٹ ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے اٹھنے کا من نہیں کر تا
بلکل پر پانی اچھا بھی ہوتا ہے گرمیوں میں پانی پینا تو صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے پر کتنا پی لیں زیادہ بھی
پر پر زیادہ پانی پیتے ہیں تو پھر اکائی بھی آتی ہے کیوکہ کھانا بھی ضروری ہے نا ہمارے
ہاں یہ تو ہے گرمی میں زیادہ تر گھروں میں تو دیکھو چاول وغیرہ ہی بن رہے ہیں چاول کھا لو دھی کھا لو یہ چیزیں ہی زیادہ کھائی جاتی ہیں نا
ہاں ہاں صحیح کہاں آپ نے بلکل
اور بچوں کے دیکھو نخرے بھی بہت زیادہ ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کھانا ہے کبھی کبھی وہ نہیں کھانا ہے
صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا ہر چیز میں کہ یہ نہیں کھانا ہم کو آج یہے نہیں کھانا ہم کو
جی جی ان کی صبح ہوتے ہی بس شروع ہو جاتے ہیں امی میں کو یہ نہیں کھانا ہے دادو یہ نہیں کھانا ہے تو کیا کریں پھر ان کا
ہاں ہاں
کچھ الگ سی تو بھی سبزی نہیں آتی جی بچے آ گئے اب تو ٹیوشن چلے گئے ہیں
اچھا
بچے کا بچوں کا بھی سارا دن ایسے ہی بیت جاتا ہے
ہوں
بچوں کو بس جی سب کھیریت جی ضرور آئیں گے جی
ہاں
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھ کو بھی بہت اچھا لگا چلو پھر ملتے ہیں پھر بات کرتے ہیں خدا حافظ